ہاں
اور بتائیں آپ کیا ہو رہا ہے
بس سب خیریت ہے اپنا بتائیے
سب بڑھیا کیسا موسم ہے
موسم تو بڑھیا ہے
کہاں روم میں ہی ہے یا پھر چھت پے ہیں
کھانا کھا رہے تھے
اچھا کھانا کھا رہی تھی کھانا ابھی کھا ہی رہی ہیں
ہاں بس کھا ہی رہے ہے
ٹیم میں کال کر دی نا
کوئی نہیں کوئی نہیں
ہاں ہاں نہیں نہیں سوچے کہ تھوڑا بات کر لیتے ہیں چھت پہ آئے تھے تھوڑا ٹاہل رہے تھے اور ہاں اور موسم بھی بہت سہانا کیا ہوا تھا اچھا تھا
اچھا آپ کا کھانا وانا ہو گیا ہے
ہاں کھانا تو میں کھا لی ہوں
اچھا گھر میں نہیں نا بتا دیے جو سب بات ہے بتاائے تھے آپ
نہ نا نا
نہیں
نہیں بتاں ہاں اچھا نہیں لگتا نا کیاپوچھیں گے
ہاں سماج میں جیسے تلاق ولاق کا بات چل جاتا ہے تو لوگ بھڑا جاتا ہے نا پھر
ہاں سمجھ لیتے ہیں لوگ دوسرا سمجھ لیتے ہیں اس چیز کے با اسی لیے
کیا کھائے ہیں آپ
میں آج تو سٹرڈے تھا نا
ہاں
آج شنیوار تھا تو میں بنائی تھی تھوڑا کھچڑی چوکھائی بنائی تھی
اچھا جمعہ کو کیا بنائے تھے جمعہ کو
کل
ہوں
کل زیادہ کچھ نہیں بنائے تھے کل تو بریانی ہی بنا تھا
اچھا بریانی کھا لیے
ہوں من تھا اس لیے
بریانی کہ گھر کا چاول سے بناتے ہیں بریانی یا پھر
تی وہ جاتے ہیں نا پیکٹ والی جو ہوتی ہے نا یہ کیا
باسمتی رائس
ہاں وہ والا لے کر آتے ہیں اسی سے کیکو اس کی خوشبو تھوڑا اچھا رہتا ہے نا
ہاں ہاں نہیں پتا ہے ہمارے طرف ہمارے اور بھی اگل بگل میں لوگ بناتے ہیں بریانی گھر کا چاول سے بھی مان تو بھی بہت خوشبو اچھا مہکتا ہے
گھر کے چاول اور کون سا چاول کا
ارو وہ چاول کا بریانی اچھا لگتا ہے
اچھا اروا چاول کا بنتا ہے
ہوں
ہم کبھی بنائے نہیں کبھی ٹرائی نہیں کی اس سے
پیکٹ والا تھا نا ہم ایک بار ٹرائی کیے ہیں ٹھیک ہی تھا
اچھا ایک بار نا کبھی ٹرائی کر کے دیکھیں گے ہے نا
ہاں ہاں
ہوں کیسا بنتا ہے نہیں بنتا ہے کیسے بنائی تیں اس کا لوگ جو بناتے ہیں کہیں بتائی ہیں
ہاں بتیے تھے
اچھا
اچھا بناات تھا ہم کو بہت لوگ اب گھر میں ہی باسمتی نہیں گھر میں ہی ویسا دھان وان سب بلاک والا اگا رہا ہے نا تو بڑھیا بریانی اسی سے لگ رہا ہے ابھی
نہیں نہیں اچھا ہے کیونکہ لوگ ہاں دونوں کا بنانا چاہیے گھر کا بھی ہے تو گھر کا بھی ادھر کا بھی ہے تو ادھر کا ہی بنانا چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے نا کہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ چلو ابھی باجار نہیں جانے کا من ہے گھر میں جو چاول رکھا ہوا ہے اس کا بھی بنا لیں گے ہم تو جیادہ اچھا رہے گا ہے نا
ہوں ہوں
یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے اچھا کبھی کبھی بنا لیتے ہیں ہ
سکرییا بول رہے ہیں کر رہے ہے نا کیوںکہ بہت زیادہ آج کل آپ گات کر لے رہے ہیں
ہاں بیٹھے رہتے ہیں نا تو کبھی کبھی وہی
ہوں کچھ کبھی بیٹھ کے کبھی کسی کو یاد کر لیجے اسی میں سکون ملتا ہے
ہوں ہوں ہوں
اپنا لوگ
اور آج کل تو یوٹیوب ہو رہتا ہے یوٹیوب سے بہت سارا چیج ہے جیسے دیکھنا وغیرہ ہو گیا ہے نا جیادہ تر تو لوگ ریل وغیرہ ہی دیکھتے ہیں اسکرال کرتے ہیں
ہاں ہاں
تو ہم لوگ کیا دیکھے ہم لوگ مطلب وہی سے تھوڑا بہت دیکھ لیا کرتے
نہیں چرانے کا م من کرتا ہے جیادہ
ہاں فون چلانے کا اتنا من نہیں کرتا ہے کوئی نیوز وغیرہ آیا تو دیکھ دیکھ لی ہے یہ سب
گپے شپے لڑا لیتے ہیں جو سپ کھول کر دیے کوئی اور بھی کھول کر دی
ہوں اسی لیے کیونکہ سب لوگ بجی ہیں نا آج کی ڈیٹ میں
ہ سلائی ولائی کر لیتے ہیں
ہاں وہی تو تھوڑا بہت سیکھ لیتے ہیں نا اسے یوٹیوب سے وہی تو بتا رہی تھی کہ یوٹیوب سے ہی جیسے مہدی وغیرہ کا ڈیزائن ہوگی مطلب نارمل ہاں جیسے نارمل ہوتا ہے نا
ہوں
تو اچھا سے ڈیزائن سکھاتا ہے پیپر پہ پہلے بتاتا ہے کہ آپ ویسے ڈیزائن تیار کیجیے ویسے ڈیزائن
مے بورجے ت ل ہے تھ ہی خوبصورت ہے کپڑا اور وہ گھر بھی نقاب بناائی سندر
اچھا نقب بنائی تھی
ہمم ماسللہ بہت سندر ہے
ہمم ہمم
ہم کو لگا آپ بھی کرتے ہیں اسی لیے پوچھ لیے
نہیں سلائی تو کرتے ہیں تھوڑا بہت جیسے گھر پہننے والے جو کپڑے ہوتے ہیں نا وہ سل لیتے ہیں اور وہی نقاب وغیرہ بھی اگر ہے رہا تو پھر بنا لیتے ہیں لیکن اچھا والا نہیں کیوںکہ ہم کہیں جا کے تو سیکھ کھ نہیں ہیں تو ہم ہوں تو وہی بنا لیتے ہیں نارمل بنا لیتے ہیں
ہم
اور باقی اور بھی جو ڈریسز ہے ابھی سیکھ ہی رہے ہیں دھیرے دھیرے جیسے گھر کے کام سے جو فرض
ایک ہمارے ایریا میں نے بہت سندر دکان کھولا ہے وہاں آپ کو ریڈی مڈ ن کاپ وغیرہ بہت خوبصورت خوبصورت کم پرائز میں ملے گا
اچھا
تو ابھی آئیے نا
ہاں بالکل بالکل ادھر آنا ہوگا تو بالکل آئیں گے
ہاں یہ گا میک سات تھا
اور بڑھیا بھی رہے گا لینا بھی ہے
ہاں
میشنگ وغیرہ سب مل جائے گا ہے نا
ہاں سب کچھ پلاد جو یہ سب سب سرارا سیٹ پاکستانی سیٹ سب سندر سندر آیا
شرارہ والا
یہ دودھ کائے تھی میں یہ کر ن بہت بڑھیا کلیکشن ملے تھا آپ کو
ہوں
ہمب لوگ تو وہیں سے خریدتے ہیں اب ر نیا ہی کھلا ہے پہلے چھوٹا تھا لیکن کی پہلے بھی خریدتے تھے ابھی بہت بڑا دکان کھلا ہے بہت خوبصورت ہے ڈریس وغیرہ
اچھا
اور بتائیے
اور سب خریت ہے سب اچھا ہے بس وہی سوچیں کہ چلو ابھی کھانا وانا ہو گیا ہے تھوڑا کھانا وانا کھا کے تھوڑا بہت ٹہل لیا جائے تو وہی چھت پہ چل آئے تھے
اچھا
گھوم رہے ہیں ایسے بھی تو باہر نکلتے نہیں ہیں زیادہ
ہوں ہوں
ہ تو کیا کیا جائے ایسے ہی بہت گرمی ہے ادھر کیا ہے
بہت بہت گرمی ہے اتنا خراب ہو رہا ہے کہ مت پوچھیے دیکھیے طبیعت گالا بیٹھ رہا ہے میرا
امم امم وہی بات ہے کہ پورا دم لگ رہا جیسے
ڈالنگ شریر میں لا کے سکون ملتا ہے ایک دم
ہاں سکون تو ملتا ہے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی
ابھی لگتا ہے پانی میں برل رہے
ہاں وہ بات تو ہے ایک دم سب لوگ پریشان ہیں گھرمیں سے گرمی کچھ زیادہ ہے
امم امم بہت ذیادہ
مین بات ہے کہ پالوشن جو ہو رہا نا پالوشن نہ ہے اور موسم مطلب اپنے حساب سے سب نہیں ہو پا رہی ہے کب بارش ہو جائے گا کب دھوپ کرے گا کب کچھ ہوگا کبھی کچھ ہوگا کبھی کچھ ہوگا اس کے لیے تھوڑا سا اور بھی واتاورن میں چینجنگ آ رہا ہے اسی لیے تھوڑا طبیعت وغیرہ بھی کبھی خراب ہو جاتا ہے اس اوس وغیرہ ہو جاتے ہیں یہ سب
موسم چینج کر رہا ہے اسی لیے سردی جکام تو میرا ٹھیک نہیں ہو رہا تھا
ہاں وہ تو نارمل ہے وہ تو گھرا گھر ہی ہو جاتا ہے
امم اور پریوار لوگ سب ٹھیک ہے
ہاں ہاں سب اچھا ہے سب خیریت ہے سب بڑھیا ہے
اور کوئی خبر سنائیے
اور میں کیا خبر سناو باقی تو سب اچھا ہی چل رہا ہے اور وہی پلاننگ تھوڑا سوچ رہے تھے کدھر جائیں کدھر جائیں
کیا
کہیں جانے کے لیے جانے کے بارے میں سوچ رہے تھے کیونکہ رہتے رہتے تھوڑا بورنگ فیل ہو رہا تھا نا
آئیے نہ میرے یہاں ہی آئیے گھو میے بول کر رہے ہیں کل نہیں یہ سب کھلا ہے وہ سب شاپنگ وپنگ کر لیجیے گا چلیے نہیں تو چ روج میر
دیکھتے ہیں ایک آد دن پلاننگ کرتے ہیں نا پلاننگ کر کے آئیں گے تو ادھر جو بھی سامان وغیرہ لینا پڑے گا تو پھر لے لیا جائے ادھر امم
محرم میں اگر چادر چڑھائے تھے ہم لوگ بڑا سا
درگاہ میں مزار پر گئے تھے
امم
اچھا میں تو یہیں چل جاتی ہوں وہ یہاں پہ جسٹ بغل میں ہی ایک مزار ہے
اچھا میرا تو م پڑتا ہے جامع مسجد میں بھی چڑھاتی ہے چادر
امم ہاں منای یہاں ادھر گئے تھے منیر شریف ادھر گیا تھے تب وہاں درگاہ تھا اچھا تھا بڑا تھا اچھا ہے
ہمم
گھومنے کے لیے مست جگہ ہے
ہاں یے گھومتے گھومتے کبھی میر
ہمم ضرور دیکھتے ہیں ادھر ہاں جب بھی ٹائم ملتا ہے تو پھر آتے ہیں
کتنا چھٹی نکلتا ہے نا ٹھیں بارش وارش میں ٹھنڈا ٹھنڈا سے پکا فرش پے دیکھیے نا پورا چٹی لگ رہا ہے
بہت زیادہ نکلتا ہے سیٹی ٹائم تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے جیسا لگ رہا ہے کہ دن بہت بڑا کر رہا ہے ہاں دن مطلب کٹتا نہیں ہے اور رات تب لگ رہا ہے جیسے میں ابھی کچھ کیے نہیں اور ساڑھے نو بج گیا ہے
دن والا نہیں کرے رات والا جو شام ڈھالتا ہے نا ابھی ترنت آپ کو دیکھیے گا فون دیکھتے دیکھتے ہم لوگ کو بارہ ایک بچہ آتا ہے
آرام سے وہی
اور اور دن میں سو جاتے ہیں سکون سے ایک دم سوتے ہیں دن میں دن میں کھانا اڑتے ہیں کہ تنی منی ناشتہ بتائے تے ہیں پھر سو جاتے ہے پھر اٹھتا ہے کھانا بناتا ہے پھن تھکتے ہے پھر سو جاتا ہے ابھی بھی ویسی ہوتا ہے دن میں سکون سے نیند پڑ جاتا ہے ابھی لائٹ وٹ کٹتا ہے تو ایک دم مطلب پھر کم